ہلو ہاں فرجس وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے
سب اچھا ہے مزے میں ہے خیریت ہے اور بتائیے افروج جی
ہاں سلیم بھائی جان سب ٹھیک ہے ملا جلا کے چل رہا ہے سب استھی پرستستھی
جی جی
ہوں ہوں
اور افروج جی کیا ہو رہا ہے ادھر
ارے کیا آپ بتائیں ابھی تو فی الحال کھیتیے باڑی کا سوچے لیکن اللہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں بارش وورش ہو نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی پمپ ہے اپنا پمپ ہے بورنگ میں پانی بھی اوپر ہی ہے ابھی زیادہ نیچے گیا نہیں ہے تو وہی پمپ چلا چلا کے دھان پیدا سب کوئی جتنے بھی ادھر کسان ہے نا
جی
ہمارے بغل میں ایکگ شم شمس الدین میاں جی ہیں
جی جی
وہ بھی اپنا ایک دم پمپ ومپ سب بیٹھائے ہوئے ہیں سولر وولر سب بلاک سے نکال چکے ہیں تو انہیں کے پمپو کا یوز ہم بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت
اچھا بلکس کس طرح کا ا کیسے اھی ہوتا ہے فرو جی
یہ سلیم بھائی جان دیکھیے اس میں ہے نا کہ بلاک میں آتا ہے ایک کسم یوجنا کر کے آتا ہے
اچھا اچھا
کسم یوجنا میں مطلب اس کا فارم بھرنا پڑتا ہے اور پہلے جو ہے م نے ایک ایچ پی کا لینا ہے آپ کو کہ دو ایچ پی کا لینا ہے تو ایک ایچ پی اگر ایک ایک ایچ پی کا لیجیے گا تو سات ہزار روپیہ پہلے ڈیپوزٹ کرنا پڑتا ہے اور دو ایچ پی کا لیجیے گا تو شاید دس ہزار روپئے ڈیپوزٹ کرنا کرنا پڑتا
تو جی
تب وہ پروسیس ہوگا آن لائن ہوگا اس کے بعد تب جا کے ایک سال لگیے جاتا ہے آٹھ مہینہ دس مہینہ پورا سولرا
ایک ایچ پی یا دو ایچ پی کا سمرسیبل موٹر آنے میں
کسم یجنا مطلب اس اھی ہے سر
ہاں ہاں بلاک کا ہے سرکاری ہے یہ کسانوں کو میں نے ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ لابھ دیتی ہے میں یہاں کا حکومت
ہاں ہاں ہاں ہاں
ہاں تو یہ ایک طرح سے حکومت بڑھیا کام کر رہی ہے کسانوں کا سمجھی جیون سرک ہو رہا ہے جی بہ
جیون یاپن کرنے کے لیے بہت م اچھا سرہنی ہے مطلب کاریہ ہے
ہاں کاریہ ہے
ہاں
ہاں
تو اس میں مطلب کسم یوجنا کے تحت اھی سولر مل رہا ہوگا اور موٹر بھی ملتا ہے
ہاں سولر موٹر ملے گا اور بورنگ آپ کا اپنا م نے کروا لینا ہوگا اور ہاں وہ ہے بورنگ کیونکہ حکومت جو ہے سو بورنگ نہیں بورنگ کے لیے پیسہ ویسا نہیں دیتی ہے چاہے بورنگ کا کوئی خرچ نہیں اٹھاتی ہے
اچھا اچھا
بورنگ پہلے آپ کروا لیجیے اس کا فوٹو کھینچ لیجیے پی ایس فوٹو ہوتا ہے اور وہی فوٹو آن لائن کرتے سمے جو ہے سو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے تب ج تب جا کے آپ آ کا چھ مہینہ آٹھ مہینہ میں وہ آئے گا وہ میکینک آتے ہیں اور لگا کے چل جاتے ہیں بغل میں شمش دون میاں ہیں تو وہ لگوائے تو ان کا میکینک بھی آئے ایگو کا نام تھا تسلیم انصاری تو اس کا نمبر ہم رکھ رکھے ہوئے ہیں میں نے میکینک بڑھیاں سے لگا اگا کے چل جاتے ہیں
اچھا اچھا کو یا م اھی بورنگ کہیں پر پر پر بھی مطلب اس کو اھی بیٹھوا سکتے ہیں
بیٹھوا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ آپ کا بورنگ ہے وہاں آپ کا کھیت کم سے کم مان پندرہ کٹھا سے پندرہ کٹھا یا پندرہ کٹھا سے اوپر ہونا چاہیے
اچھا اچھا
ہوں تب جا کے وہ میں نے آپ کا اپروو ہو جائے گا
جی افروج جی اس کے لیے مطلب مکھیا وکھیا سے بھی کچھ اتیھی کروا پڑتا کیا اسے کس سے ملنا ہوگا
مکھیا سے اپرو کروانا پڑے گا پہلے میں نے لکھائے گا وہ کہ بھائی ہم اپنا زمین کا بیورورا لکھ کھائے گہ زمین کا رسید لگائیے اور اور مکھیا کے پاس جا کے ان کا سائن اور مہر لے لیجے
اچھا اچھا
وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا ایک طرح سے اسی ڈاکیومنٹ اور جو بورنگ کے ساتھ فوٹو فوٹو کھنچائے ہیں وہ فوٹو
ہاں ہاں ہاں
وہ دونوں اپلوڈ ہوگا اپلوڈ ہوگا تب جا کے آگے سے مان نے اپو ہاں پروسس ہوگا اپروو ہوگا اس کے بعد آ جائے گا آئے گا بلاک میں آتا ہے تو فون وہ ہم بلاک سے فون آئے گا آپ کو
کہ آپ کا سولر اور موٹر آ گیا ہے سو آپ مطلب کب آ جائیں لگوا لگانے کے لیے تو آپ ٹائم دیجیے اس ٹائم میں وہ لوگ مکینک لوگ آتے ہیں لگا کے اپنا چل جائیں گے
اچھا اچھا
ہوں یہی سسٹم بہت بڑھیاں چیز ہے ہم بھی سوچ ہ ہم بھی اپلائی کر دیے ہیں اسے اپلائی کر دیے ہیں دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آ جائے میرا
اچھا اچھا مطلب سال بھر اندر جو ہے اس کا میں نے سارا پروسیس ہو کہ مطلب کو آپھی بورنگ چاہ کنواں جو ہےاں جہاں بھی میں نے ایڈجسٹ کرنا ہوا لگ جاتا ہے
ہاں میںے سال بھر آنے میں سولر اور موٹر آپ کو لگ جائے گا ٹائم م نے ایسے تو اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے لیکن سال بھر پروسیس ہونے میں لگ جاتا ہے سرکاری چیز ہے سال بھر ایک طرح سے
بات ہے
ہاں اور یہی اب سب ایگ سرکاری گائے کے لیے بھی ہم فارم بھرے ہیں
جی جی تو تو سہکارتا وباگ سے کہ پشو پالن وھاگ سے
نہیں اس کا یہ جو ابھی جھارکھنڈ میں مھا چل رہا ہے نا
جی
تو یہ میدا میں جو جو دودھ دیتے ہیں نا
ہاں ہاں
تو م نے کہ لیجے کہ ایک طرح سے یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ مھا کمپنی جو ہے سو جھارکھنڈ میں گرامین چھیت چر میں آ کے وہ دودھ کو کلیکٹ کر رہی ہے اور کسانوں کسانوں کو اچت دام دے دے رہی ہے
دام دے رہی صحیح بات ڈیری فارم کای ایک طرف سے
کسان بھی خوش اور ساتھ میں یہی ہے دیکھیے کہتے ہیں نا کہ جب مانے اللہہ دیتے ہیں تو چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں سمجھ گئے نا یہ کسانوں کے لیے اچھا دی ہیں کہ ابھی ہر ایک کسان خوش ہے اتنا م نے دودھ اتپادن چاہے آپ ایک کونٹل کیجیے چاہے دس کونٹل کیجیے سارا دودھ خری لے لے گا مھا میدا میں جائیے یہیں گاؤں گاؤں میں ہے کل آ سب دودھ دے کے آ جائیے آپ کو مان گاوں گاؤں جا کے دورے دورہ جا کے بیچنا نہیں ہے
جی جی جی
تو م نے کہہ لیجیے کہ بہت بڑھیا قدم ہے یہ
ہاں ہاں ہاں
اب اس میں حکومت کا بھی ہے نا حکومت کا بھی آدھا شیئر ہے اس کمپنی کے ساتھ اور پان پانچ پرسینٹ دیکھیے کہ جھارکھنڈ حکومت دیتی ہے ارے پانچ روپیہ ایک کلو آپ دودھ دیے نا تو آپ کا پچاس روپ اگر دودھ دودھ اٹھا تو پانچ روپیہ سرکار میان حکومت بونس دیتی ہے یعنی کہ آپ کا پچپن روپیہ کلو گیا دودھ
س بونس کا بھی اھی مطلب ووستھا ہے اس طرح کا ا
اس کو سبسڈی کہتے ہیں اگر صبح میں دس کے جی دیتے ہیں اور شام میں دس کے جی دیتے ہیں تو بیس کے جی دے دیے
ہاں
ایک کے جی دودھ پر پانچ روپئے حکومت دیتی ہے تو بیس کے جی دودھ پر سو روپئے حکومت جی آپ کو
جی جی
یعنی سو روپیہ روز وہ آپ کو دے رہی ہے تو نہیں اب کوئی مان لیجیے کوئی ایسا کسان ہے ا جسے بغل میں ایک ہیں انول انساری ہیں ہ تو وہ تیس پینتیس لیٹر دودھ اتپادن کرتے ہیں
ہ جی جی
مان نے گائے بھی رکھے ہیں بہت ہے بھی ہے بھی یہی سب سوچ رہ ہاں
ڈیلی کا صبح شام کا کتنا دھ کرتا ہے ان کا
دھ دیکھیے گائے آپ کوالٹی ہے گائے کا آپ گائے رکھیے تو یہ سب مت رکھیے شاہی والال مت رکھیے آپ رکھیے تو جرسی رکھیے لیکن یہی ہے کہ جرسی کو رکھنے کے لیے آپ کو میں نے جو گائے کا سیٹ جو بنتا ہے وہ وہ آپ کو میں نے بہتر رکھنا ہوگا صاف صفائی پلس میں ہو دار ہونا چاہیے
ہاں اچھا اچھا
اور وہ اور گرمی کے موسم میں جرسی گرمی اتنا برداشت نہیں کرتا ہے تو دن میں کم سے کم دو ٹائم اس کو نہلوائیے صبح میں نہلوائیے
جی
گائے کو ایک دم موٹر پمپ رکھیے ہلوا دیے صبح میں ا پورا باندھ دیے باندھنے کے بعد بہت لوگ تو پن بہت لوگ پنکھا تو نارمل چلاتے ہی ہیں لیکن جس جرسی کو اور سوستھ رکھنا ہے اور دودھ اتپاد دودھ لینا ہے تو آپ کو جو ہے سو اس کو جو ہے نا سو کولر اگر ایک دوگو کولر کا ویوستھا ہے تو جوٹ کا بوری آتا ہے اس کو نیچے گرا دیجیے اور آرام سے کولر چلا دیجیے آ وہ ایک ٹائم ایک ٹائم میں بیس لیٹر ایک گائے دودتےے گی
نہیں جا
اتنا اگر سویدھا رکھیے گا تب گائے کو آرام دیجیے گا تب
اتنا سارا مطلب ویوستھا ہونے کے بع مطلب دودھ اچھا اچھا سے مطلب زیادہ ماترا میں لے سکتے ہیں
ہاں لے سکتے ہیں ایک دم
ہ ادھر بھی ایک ہے کوثر علی کا نام مطلب ہے ادھرے ہمارے چاچا بگلے کا ہے اے لگتے ہیں تو ابھی جو ہے س مطلب گائے رکھے ہوئے ہیں جرسی کا دوٹھو
ہاں ہاں ہاں
ہاں ان کا بھی دودھ اچھا کرتا ہے مط کا
کم سے کم اگر پانچ گو سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں نا
ہاں
تو جرسی گائے اگر لیجیے گا ابھی تو ایک گائے آپ کو لاکھ روپیہ سے کم میں نہیں ملے گا
ہاں ہاں
ایک گائے پندرہ لیٹر پلس دودھ کرنے والی ایک ٹائم میں آپ کو نوے پنچانوے ہزار جائے گا دام اس کا
ہاں ہاں ہاں
تو شروعات میں پونجی ہے تین چار لاکھ روپیہ تو اس سے آپ لے سکتے ہیں تین گو چار گو گائے نکال لیجیے گا چار گو نکال لیجیے گا تو آپ کو کبھی نوکری کی آوشکتا ہی نہیں پڑے گی
جی جی
لیکن ہاں یہی ہے کہ بھائی اس کا سیوا جو ہے آپ کو میں نے لگ کہیں مان لیتے ہیں کہ آپ کہیں جانا ہے تو بھائی جانا ہے دو دن چار دن کے لیئے تو اس کے لیے آپ کو کسی کوئی نہ کوئی آدمی کو ڈپوٹ
ان کے کر کے جانا ہوگا ہاں صحی بات ہے
تو اور کچھ جانکاری بھی ہونا چاہیے گائے و سمبندھی اگر اس کا بزنس کر رہے ہیں تو تو ہم کو تو ہے تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہی والا کام جو ہے نا
نہ تو افروج جی آپ ہی کے مادھیم سے جو ہے نا
ہاں ہاں
آپ ہی سے ہم بھی سیکھ لیں گے
ضرور ضرور کیوں نہیں ایک دم بالکل بس اللہ کا رحم و کرم بنا رہے ہم لوگ پر ٹھیک ن اور بجنس میں برکت ہو
برکت ہوا
ہاں
یہی سب ہے اب کیا کیجیے گا اب ہم لوگ کا تو بھائی اب سرکاری نوکری بڑی مشکل ہے
ہاں ہاں ہاں
بھائی غریبی میں پلے بڑھے اب
اور معلوم کیا الگ تھا آپ کا ابا جان کا تھوڑا طبیعت جو ہے س نرم تھا کیا کیا ہو اھی میں ہے
طبیعت خراب تھا اور ابھی بھی ابھی بھی خراب ہے لیکن میں نے کہیے کہ دکھوا وکھوا کے لا ڈاکٹر کے پاس سے یہی ڈالٹین گنج گئے تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں وہ عصرت جمال نام ہے
ہاں ہاں ہاں
وہیں بیٹھتے ہیں کیا بولتے ہیں ا بڑی مسجد جو ہے نا اسی کے آس پا پاسو بیٹھتے ہیں تو انہیں کے ہومیو پتھ انہیں کے ہومیوپیتھک دوائی سے ان کا کنٹرول ہے
اچھا اچھا
کنٹرول ہے تو گھر میں ایک میں نے پریوار کے بیچ میں ہیں اچھا لگتا پتا ہے سب کوئی سب کوئی ٹھیک ہے بس اللہ کا رحم و کرم ہے انہیں کا برکت ہے